ہاں ہلو
ہاں جی سناام بالکا جی بال کم سلام جی کیسے ہو
جی جی سب بڑھیا ہیں سب خیریت ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں گھر پریوار پر سب کیسے ہیں
جی گھر پروار میں تو سب خہرییتے ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں سب گرمی اتنی پڑ رہی ہے کہ کوئی نام آسانی ہی نہیں ہے گرمی کا تو
جی اب یہ بول رہا ہوں تھوڑی اپنا نا تھوڑی آواز بڑھائی ہے اپنی
جی آواز تو میرے میں صحیح ہے فل آواز ہے پھر بھی پت نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے
نہیں تھوڑی کم آ رہی ابھی جب ٹھیک آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ابھی نہیں آ رہی
اچھا اچ اب صحیح آ رہی ہے میری آواز
آواز آ تو رہی ہے آواز تو کلیئر آ رہی ہے لیکن تھوڑی کم آ رہی ہے
یاد تو تھوڑا زور سے بولے ہیں
ہلو ہلو
اور
ہاں یہ آواز نہیں آ رہی میری
ہ ہیلو
ہاں جی ہاں جی اب ٹھیک ہے اب آ رہی ہے بولیے
اور کھگا لائی
جی جی کھانا وانا سب کھا کے سب فری ہیں جی ہم تو
ہ اچھا کیا پتا ہےیا تھا ج جی ہاں بالکل کھانا پینا کھاتے تو فری ہوتی ہے بالکل صحیح ہے کیا پکایا تھا آپ نے ہم ہ
جی ہماری امی جاننے ہیں نا جی کٹھل بنائی تھی کٹہل
ہاں س یہ تو بہت اچھی بات ہے میری بھی امی جان کل بنائی تھی کٹ کی بریانی پک بائی ٹیک اور تو نہ آ میری امی جاتی چاول والی بریانی پکائی تھی اور قورمہ پکایا تھا
جی جی
ہاںالٹول پک
جی جی بہت بڑھیا آپ کے تو مزے ہی مزے ہیں
جی ہاںاں
کھانے کو مل رہا ہے بیٹھے بیٹھے کام وام کرنا نہیں پڑتا ہوگا امی جان کرتی رہتی ہوں گی
جی ہاں کام وام تو کرنا پڑتا ہے
جی اور تو ویسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ا جیسے کہ آج کل کیا ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں اور اپنی زندگی میں اتنے جو ہیں بیست ہو گئے ہیں یعنی مقصول ہو گئے ہیں کہ انہیں کہیں جانے کا اور اس کا کہیں ایسے موقع ہی نہیں ملتا اگر موقع ملے بھی تو پھر بھی لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں تو جیسے تھوڑا سا اس کے بارے میں اپن گفتگو کر لیں سفر کے بارے میں کہ سفر کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ مجھے بھی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہیں سفر پر جانے
جی جی تو ویسے اگر میں آپ کو پوچھوں تو تم جیسے اگر گھومنے جانا چاہو آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو گھومنا پسند ہے
جی ہاں بالکل بالکل مجھے یہ تو بہت ہی زیادہ پسند ہے گھومنا پھرنا تو
جی بالکل ویسے مجھے بھی نا جو ٹریولنگ کرنا بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا اتنا دماغ ہے اور شریر ہے اتنا صحیح رہتا ہے ایک دم فٹ دماغ کہیں بھٹکتا نہیں ہے اور باہر جاتے ہیں تو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نیا نیا چیز دیکھنے کو ملتی ہیں
ہاں ہاںگا بالک س س جی آپ
جی تو جیسے ہاں جی تو آپ یہ بتائیں نہ فرمائیں جی آپ فرمائیں پہلے ہاں جی ہاں جی میں یہ پہ رہا ہوںا آ فرما پہلے آپ کہیے
ن سفر پر جانے کا پلان بنا ہی رہی ہوں آپ چلیں تو بتا دینا کہیں سے
جی کیا آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے کیا کہا آپ نے
میں بھی نا سفر پہ جانے کا پلان بنا رہی ہوں چلو کصویر چلتے ہیں پھر کہیں گھوم
بالکل بالکل تو جیسے کہاں جانے کا پلان بنا رہے ہیں آپ
جی میں کشمیر جانے کا پلان بنا رہی ہوں
اچھا جی بالکل تو سفر کا پلان تو جیسے آپ کا آپ نے بنا ہی لیا ہے تو بہ جیسے ہم بہت دنوں سے گھومنے کا سوچ ہی رہے تھے تو تم جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو آپ کشمیر بتا رہے ہو اب وہ واقعی میں نا ایک خوبصورت جگہ جا رہے ہیں جہاں جیسے کہ وہاں پر بادیاں ہیں اور جھرنے وغیرہ ہیں پہاڑی ہے ہریالی ہے وہاں کا نظارہ بہت اچھا ہوتا ہے
آج ماشاء اللہ بالکل صحیح کرما رہےتی ار یہ ن ہارہ ہوھتی جاتا تو من کرتا ہے باںسا د کا
جی تو میں یہ پوچھوں جیسے آپ نے اپنا سامان پیک کر لیا جی
جی ہاں ماشاء اللہ اس کو آپ نے بہت اچھا کرموایا میں نے تو تھا میم دو دن پہلے ہی چیک کر د گ
اچھا جی جتنی بھی جو ہے نا اپنی آوشکتا کی چیزیں ہیں جروری چیزیں ان کو جو ہے رکھ لینا بھولنا نہیں پھر بعد میں آپ کہو وہاں سے کہ یہ میرے یہ رہ گیا وہ رہ گیا اپنی دوائیاں وغیرہ کچھ ہووں پانی کی بوتل وغیرہ اور ایک کام کرنا کیمرے کو رکھ لینا اس کو مت بھول جانا
ہاں ہاں چل ہے بالک کرما رہی گ آپ کیمر تو تو میں لے کر ہی جؤں گی وغ فوٹو وغہ کھیچنی تو م ہی
جی جی آپ کی آواز تھوڑا کلیئر نہیں ہے تھوڑا آواز کلیئر کریں چلیے
ہیلو
ہاں جی تو جس آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اپن گھومنے جا رہے ہیں اپن دونوں اور پریوار والے بھی جا رہے ہیں تو جیسے سفر میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو
ہاں بالکل صحیح پوچھا یہ تو آپ نے مجھ سے مجھے نا سفر میں نئے لوگوں سے ملنا نئی جگہ دیکھنا پسند سفر کرنے سے نا دن خش ہو جاتا ہے
جی جی بالکل ہاں جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے جیسے تو تم ٹرین سے جاؤ چلیں گے اپن ٹرین سے چلیں گے یا بس سے چلیں گے بتائیں
یہ تو آ ہے ماشاء اللہ مجھے نا ٹرین سے جانا پسند ہے کیونکہ ٹرین کا سفر نا بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے اور راستے کے جو منظر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے دکھتی ہیں ٹرین سے جاتی ہیں جب اب ایسے بھی کوئی دقت نہیں آتی ہے ٹرین سے جاتے ہیں تو آرام سے سوتے ہوئے جاؤ وہاں کے نظار رہے بعدیا سب دیک تے ہوئے جاؤ راستے میں فوٹو وغیرہ بھی لیتے ہوئے جاؤ اچھا لگ رہتا ہے ٹرین
ہ ہاں جی ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا ویسے بھی کیا ہے کہ بس میں تھوڑا نا دقت ہوتی ہے اس میں ایک تو جو ہے کہ آرام کرنے کے لیے زیادہ جو جو ویوستھا نہیں ہوتی ہے یا پھر جو بس ہے کہیں یہاں رکے گی وہاں رکے گی اور اس میں کیا میرے کو نا تھوڑی الٹی وغیرہ ہوتی ہے بس میں میرے کو تو تو آپ نے نا ٹرین سے ہی چلیں گے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل سےل نا ٹرین سے جانا اچھا لگتا ہے ہوا بھی ا اچھی لگتی ہے ٹرین سے ل
جی جی ٹرین کا سفر واقعی نا خوبصورت ہوتا ہے اگر جو ہے ٹرین وغیرہ جیسے ایک تو ادھ بھیڑ باڑ نہیں ہونی چاہیے تو ٹرین میں نا سفر کافی اچھا ہوتا ہے بس کی اپیکھا کافی حد تک اچھا ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ج آپ ویسے نا سفر میں تمہیں کیا تم کیا کرتی ہو کیا پسند ہے آ کو سب
جی دیکھیے مجھے تو جیسے سفر میں جاتے ہیں تو پہلے تو سب سے پہلے کیا آئے گی تو گانے سننا بہت پسند ہے اور میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں جیسے کوئی جو پیسنجر ہوتے ہیں نا جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوں یا کوئی ہو تو ان سے ان سے باتیں کرنا بہت پسند ہوتا ہے میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو اور باہر کا نظارہ دیکھتا ہوں کبھی کبھی تصویریں بھی دیکھ لیتا ہوں ا اور دیکھیے جیسے کیا ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہو تو اس میں جو ہے ساتھی مل جاتے ہیں تو ان سے بات کرنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اپن لے چلیں گے جس سے کہ راستے میں جو ہے کھائیں گے تو جیسے راستے میں جو کھاتے ہیں نا تو اس میں کافی مزہ آتا ہاں جی
ہاں جی مشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ راستے میں نا کھانے پینے کی کچھ گھر سے چیزیں لے جاؤ بنا کے ان میں تو کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے
جی جی تو آپ جو کچ نا بنا کر کے رکھ لینا ٹھیک ہے
ہاں جی اگر موسم خراب ہو جائے نا تو پھر وہیں پہ احتیاط کریں گے اور کسی سرکچت جگہ پر رک جائیں گے اس سفر میں سب بھی کرنا تو ضروری ہوتا ہو ہے یہ نہیں گ جلدی جلدی میں پھر سب کچھ غلط ہو جائے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحی فرمایا
اور ویسے تمہیں جھرنے دیکھنا پسند ہے
یک ہی سفر میں جی ہاں جی مجھے جھرنے بہت پسند ہیں بہتا ہوا پانی اور ٹھنڈی ہوا بہت سکون دیتی ہے جیسے ہی جیسے جیسے جب جھرنے کا پانی نیچے گرتا ہے نا تو جو آواز ہوتی ہے تو وہ وہ ٹھنڈی ہوا اور وہ آواز نا دک کو بہت سکون دیتی ہے
ہاں جی مانء اللہ بہت اچھا فمار سی ہو ت آپ باں کی ٹھنڈی ہووا تو بہت ہی زیادہ سکون ت یہ دن کو
جی اور وہاں کا کھانا کیسا ہوتا ہے آپ
واہ میں نے سنا ہے
جی تھوڑا بتائیں جیسے وہاں کا کھانا
ہاں پانچ سال بتچھا
دیکھیے کہیں جیسے ہ تو ہلو
ہاں بولیے
ہلو دیکھیے جیسے اپن کہیں گھومنے جا رہے ہیں اگر وہاں پر نا ہاں جی آ رہی ہے جیسے ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں جیسے ابھی ہم جا رہے ہیں کشمیر جا رہے ہیں تو اگر وہاں پر کھانا جب اچھا ملتا ہے نا تو ویکتی کو کیا ہے کہ دو چار دن اور نے کا من کر جاتا ہے لیکن اگر کھانا ڈنگحیح کا صحیح سے نہیں ملے گا تو پھر ویکتی یہ سوچتا ہے کہ چلو یار اس سے تو اپنے گھر کا ہی کھانا ٹھیک ہے گھر ہی چل رہے ہیں تو کھانا کہیں پر جائیں تو کھانے کی ویوستھا تو اچھی ہونی چاہیے
جمات خالدہ بالکل صحیح فرما رہی آپ جی میں تو دسویں پندرہ دنوں کے لیے جاؤں گی اب ویسے تو تمیں سفر میں اکیلے سفر میں آپ کو سفر جانا اکیلے پسند ہے یا دوست تو کے ساتھ میں یا پھر پریوار والوں کے ساتھ میں
جی جی جی شکریہ جیسے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپن پرسوں نکلیں گے
جی ہاں بالکل چلو ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ
اللہ حافظ